ہیلسے کٹ گ تھا جی ہمارا پتہ نہیں گگ رہا تو ش پائل ہوگا آپ ہی سے چپائی ہوگا کیسے آپ ہی سے کیسے چپا گیا ہوگا
ہ ہ ہم تو تبھی ت چ شکت لی ہے
آج بول رہے تھے مرگو ارے نی کھیت میں ہے جی مرگوب جی بھی بول رہے تھے نا نہیں عجول ج خرچہ کرلکے ہیں سب بندے ہے آئی ب
ہاں کہاں نہیں کہے گا میرے کو
ہم کل ن اجل سے بات کریں گے تو تب ہم آئ گے بول رہے تھ کہ بچا بترا دونوں ادھر بلایا ہے دس ارے مارے رہتے ہم بچ گئے جیسااب سے
ہاں ہاں
ہاں ارے وہہ جا کے پھول دینے ابال جی سے ہم بتیا رہے ہیں تھ نو بجے رات کونے پھلییا دنے
ہوں
سر پیر پسار کے بیٹھل تھے اور پ یہ گھر بنلے ہے اننہ کندن جادو نام ہے
ف ف جتلے ہے اکے پر بیٹھ کے گوڑا پسار کے بات کر رہے تھے ا گولے گوولے گھوم کے دیکے کچھ نہیں تھا فلم پر بیٹھے چکن وکن ہے پورا صاف ستھرا تھا لیکن لائٹ نہیں جل رہا
ہوں
کہ دھے م بتیال جی س ہی ہوا نا اٹھے نا تو دے نا کہ پہروا سے تھوڑا سا آگے بیچے میں گھس کے پار ہو گیا سا لگ
ہوں بچ گئی جی بچ گا ہوں
تب ہم فون کیے ایک دوگ لیکن بھیرو تو آیا ٹورچچ بار رکھ لیتے ہیں ہم صاپ وک مارتے نہیں ہیں تو آیا ہے وہ لڑکا ہو ہے مارا
پتاا گیا
ہاں اس کو مار کے پھر ادھر بت گیا ہاں ہاں پٹا گیا اچھا
بڑا تھا کہ بچت تھا
ارے بڑھن کرے تو صاب تھا پتا ن چلا کیسے نہیں پیروا میں چھا ہلکا جگہ تھا ا پار ہو گیا
ہمو گھر ایک دن نکلت تھای
پرر سل دیکھے کہ بغل میں ہی ایکو گاؤں کے کے بغل میں دیک کے بہرہ سانف کر دیا تھا سے بہت پیسہ ان کو لگ گیا تھا کو میں چل گئے تو دس لاکھ بڑ خرچہ ہو گیا سر کار ٹھیک ہوگا کنما میں چل گئے تو ٹھیک ہو گئے لیکن ایک ڈیڑھ دو مہینہ کوما میں رہ
بڑھیا منے چلنے بولنے لگے سب کرنے لگے
ہاں بہیا
ہوں
ہوں
اور سب کچھ سودودھان رہنا چاہیے
رات رات رات کاڈ دیتا پیسہ لاتا کہاں سے ابوت تو نہیں گ سکتے کہ رات برات سے جا ان بیٹھل رہتا تھا ہے ارے میں نے لائن نہیں دیا تھا نا گرمی لگ رہا تھا
ہوں
کے جاتے ہیں ادھر بیٹھتے ہیں م
لائن نہیں ہے تو گرمی میں چھت پر چل جا تو چار بیسو کے دن ہے
ارے ہم راتی سے کانے دھر لیے بڑا راتی ڈر لگ رہا تھا سانپ ہم دیکھے تھ سرگوڑ میں ہی پار ہو گیا
ہوں
رات بھر نیند نہیں لگل ہے ٹینسن میں
ہاں
تو بول رہے تھے کہ کن تو سب کا گھمانے لگے جا رہے ہیں نیتر ہاٹ مرگوب جی بول رہے تھے کہ نیال نیا
ہاں ارے تو سا پیسہ دے گا تب نا کہاں سے خالی لگائے گا ن افجل جی وہیسفر رہا ہے
مر بو جی تو وہ بات بولے
کہتا ہے کہے لگا تو دیجیے نا آگے پیچھے نہیں ہو جائے گا
اب ہم بولے کہ نہیں اجل جی بولے ہیں بائک سے چل رہا ہے پیسہ نہیں ہے تو بول رہےا بائک سے نہیں جائیں گے نیزول دیی
ویسا میں کوڑی ہے ایک سے باتیں بولتا ہے پیسہ کم ہے تو بائیکس ن جائے گا
بول رہا ہے کہ فور ویلر سے جائیں گے دیکھ رہے ہیں کہ اتنا پہاڑ ہے کھائی ہے ای ہے وہ ہے ملور جیبون رہ
چلیے نا ہمیں چاروں پانچو ایک دم انیں رہیں گے دو چار دن روم لے کے آؤ
ارے تو مین سمسیا پیسوں کے ن ہو جا رہا ہے جی منجر حسین کے پکڑیے منجر حسین دوری دکان چلا رہے تھ تو کچھ ان کے پاس پیسہ
ہاںرے وہ بول ل ہاں
اللہ نہیں ہےورا ہ سموسہ سموسہ پکڑی کھ کے پیٹ بلا لے رہے ہیں
ہوں کل ہومیوپیتھی دوائی لیے آج انگلش دوائی لیے ہیں ٹھ نہیں ہو ہوت تو
کل ہومیوپیتھ کے لیے تھا جگلیش دوائی لیے ہیں
ہوں
ہاں
کمائی ہے ان پرر وہ تھوڑا سا ان کا کمائی ہے دوکنیاں چلاتے ہیں تو مان لیجیے دو سو تین سو کما لیتے ہیں نا
ہوں خرق پانی بھرس
ہوں
ہوں ہوں س ہاں
تب کھانا وا کھا لیے
روٹی کھائے ہیں چار بو جی ہم چاول کھائیں گے آھ گھنٹہ میں
اچھا صبح صبح روٹٹھاک ہے نا ہ
ہوں الے بنتا ہے تو کبھی کھا لیتے ہیں کبھی نہیں بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے ہ
ہاں وہ کھانا وناا کھا کے آئے ہیں آسرا میں بیٹھل ہے وہ چاچا کے بنا رہا ہے دن بنا جائے گا نا
ج
توپن بولیں گے ہم ہوں شام کے دھانوں کو بہن چھینٹنا ہے
نہیں چ ٹنکا جی
کل ہے نا بولے تھے کہ آج پانی بھیھنجائے تھے رات نکالے ہیں سو طری کے بڑا میں رکھ
ہم لوگ کے تو جام گیا ایک کگرک ہو گیا
ارے تو آپ لگ
ہاں ا تپا پانی ہونا ہے موٹرے سے نہ ہوگا کیا
ہوں موٹر کا ہارا لے ن ہا
ہوں
لیکن وہ اوپر میں پانی ہوا ہے ندیاوں میں پانی تو آ گیا ہے ہم ان کے
ا بھر س بولچ کہ اوپر میں پانی ہوا ہے تو اوپر پانی سے کہ ہوگا ہم لوگ دھان کی نہیں چل جائے گا
ہ ہاں
ہمرو کیاا گرے گا تب نا
ہوں صیح ہے
تو میں نے کب جانا ہے گھومے یہ کیا بولتے ہیں دھنوور روپ کے جائی گا کیا پہلے ہی جائیے گا
وہیں چلیں گے کہ
پہلا ہی روک لیجے گا وہ ٹھیک رہے گا کہے کہ
آئ
پہل ہی گھوم لیجیے گا بھائی
اب دھان رکویاج ابھی ایک مہین لی تھا
ہوں
ہاں بولو گ پلانتا آ
گھر پلسٹر کرنا ہے
ر کراءا سوچ رہے ہے دان روپل کے بعد
ہوں ہ ارے تو آپ کا ہر جی انکم تھوڑا سا پڑ رہو بیچ لیتے ہیں لیکن مین ہے کہ اس مرگغوب جی کہہ رہے تھے کہ آپ کاممی امر کی طبیعت خراب رگتا ہے تو زیادہ آپ کا دوائیے میں پیسہ خرچ ہو جائےا
ہاں ہاں وہی بات ہے زد در دوائی میں ختم ہو ج ت پر بیماری میں ہوں
آدمی کے کو اسھائی انکم رہے نا تو کوئی دقت نہیں ہے
ہوں اسھائی انکم نہیں ہے اب دھانے روپیں گے تو اب تورت کہاں سے ابھی تو لگانا ہے ا لگانا ہے تب ن ملے گا
وہ بھیا پانی نہیں گرے گا تو بھیا ہوگا کہ نہیں ہوگا بہت سمسیا ہے
ہ ہ
پنیاں گرتا ہے تو بڑھیا ہوتا ہے روگ لگ جائے گا نہیں گرے گا تو کیڑا کھا جائے گا
اے جی
طرح طرح کے بیماری ہے ابھی سک کے
ا ن
تب منظر جی سے بات اور منجر حسین سے بات ہوا تھا
ہوں بت ہوت تھا
ہ تو اسلام جی کا موبائل بن گیا
آ
اسلام جی کا موبائل بن گیا
نہ نہیں بنل کش ہو رہا ہے
او
جی
تو اب خالی لگائیے کہ ن بات کر سکتا ہے پنجاب
ا
ارے رات اقبال جی سے بات کر رہے تھے نا انہار میں جا کے اننے بیٹھ ٹھیک ہے نہ تو ساپ تام بھیج جا ہی نہیں پاتے ہیں
ا
سر مان لیجیے وہ قسمت میں نہیں لکھل رہے گا تو کچھ نہیں ہوگا
ہوں
ج کہ ایک دم بغل پار ہو گیا ایک دم پیر کے بیچوں بیچ سے
دیکھو نہیں بھی گ ل تھے
ہوں
تو
تو جا رہے چبوترا دنے
جائیں گے کر لے میں گم اھا رہا ہے کالی بچی پکنے لگا
پانی ٹپک نہیں لگا نا
چلی چلی اور کت پ چودوانا رہا گوم نہیں جانا ہے اور جپار کنا
مرغوب جی تو ہم بولے کہ آدھا گھنٹہ کے بعد دس ساڑھے دس بج انہیں آئیے گا جی
ہوں
ہم لوگ جا رہے ہیں وہ نہیں ہم کبھی خرچہ کیجیے گا تبھی آئیں گے نا تو نہیں آئیں گے تو آپ ہی کے اوپر سب ڈھار دیتے ہیں
ہوں
کاپی کے اوپر سب ڈھار دیتے ہیں کہ وہی خرچہ کریں گے بولے
جے کم ہےچ
ءھ گو استھی خرابے ہے مرگوب جی کے ہم دیکھ رہے ہیں
ہوں
کہاں بچہ کے تین چار مہینے سے فیس نہیں بھرے ہیں سے بول رہے ہیں لیٹ فائن مانگ رہا ہے
ہوں
تب
پیسا رہتا ہے تو نیچے گڑ رہتا ہے
ہاں یہ چیز تو دیکھے ارے بیچ میں ایک بار بینک کو لائ کام کر رہے تھ نا تھوڑا موڑا ٹھیکا پٹ لیتے تھے جھوٹ ادھر ادھر بول کے ا نہیں جانے لگے نا اے میں کا چھوٹ گیا نا تو بڑیا پیسے بہت آگے نکل جات ہے
جی تو پیسہ رہے گا تو مسر والا دماغ رکھیے گا
ہوں بات تو صحیح ہے اب ابھی ایک دم اتیھی ہو گئے ہیں استتی خراب ہے
ہوں
جب گہم اٹا لیے
نہ یار اٹھائیں نہیں اٹھائی رہے
پانی توہوں ٹپکنے لگا جی ہمرو لگ رہا ہے بنائے گا کہ نہیں پت نہیں
نہیں وہ اتنا پانی نہیں گرے گا یہ کام بگڑا ہو ہے کہب پسار لگ تو اٹھا گ ہے چھ
ہوں ہوں ہوں اچھا اٹھا لیجیے اٹھا لیجیے کئی اکئی بنوا کے دھتے ہیں آئ گے ادھرے چبوتر دن آج ہم آپ لگ سے ملتے ہیں
ہوں
گب
ہاں کہ ہو رہا ہے
آاں
اور کیا ہو رہا ہے
ایک دم بھا بیسی ہے نہیں بولے ادھر مکیا بند دیے تھے کہی بننا تھا تو پانی گر گیا سچے دو دن کے بعد بنوائ گگے اوگل ہے ابھی پانی کا موسم کیا ہے تب وہ سوچ رہے ہیں کہ بنوا دیتے ہیں تو گر جا تو ہو سر گڑبڑا گا
ہوں مرگو بہت دماغ لگاتا ہے
ہاں دماغ تو بہت لگاتا ہے یہ ہی بات ہے اس کے پاس ہے دماغ لیکن پھے پیسہ نہیں ہو جاتا ہے تھوڑا موڑا تو وہیا اپنے وہ سر اپنے گھر پڑنے لگتا ہے نا وہ حساب اس کے پاس ہے رائے اڑیانے لگے گا ختم ہو جائے گا تو ایک دم دیادہ بھیا کرنے لگے گا
جی
کل وہ بول رہ تھا کہ ہمر طبیت خراب ہو تھا
ہ ہ ہ ارے ہرمت چاول پلاؤ کھ لیا تھا ہ یہ کط نہیں اس کال کھاتا ہے کھلاؤ نہیں کھاتا ہے وہ